ہلو ہلو ہاں بھائی جان کیسے ہو
ہلو ما کیسے ہو
بڑیا بھائی جان آپ بتاؤ السلام علیکم
وعلیکم السلام بھایی جاں ٹھیک ہو
ٹھیک ہے بھائی جان سب
ٹھیک ہے بھائی جان سب خیریت ہاں گھر میں سب ٹھیک ہے
میں اسی کو بڑیا ہے اور امی ابو جان ہے
بس بڑیا آپ کی ابو جا امی ابو جھان ٹھیک ہے سارے ٹھیک ہیں
ٹھیک ہے بھائی جان
مو
دیک ت کر رہے ہاں تو پیڑ پودے لگاؤ ج سے جیون میں کٹنائی کا سامنا کرنا پڑے گا ہے کیا بھائی
کیا بھائی جان میں سوچ رہا تھا آج ہم پریوار یعنی ماحول ہماری زندگی کی بنیاد بنیادی حصہ ہیں پریواری ماحول پر بات کریں گے
ارے بھائی جان وٹ
ارے بھائی جان واٹ جو میں نکلتی آئی بت س اور بھائی جان ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں جس پانی کو پیتے ہیں جس زمین پر چلتے ہیں اور جس درختوں پر پودوں پودوں اور جانوروں کا درمیان رہتے ہیں ان سب کو مل کر پریوار کہتے ہیں ہیں نا کیا ہے کہ اس کے اندر کا کبھی چیزیں آتے ہیں کبھی بیو آتے ہیں پیڑ پودے لگانے چاہیے بھائی جان ہمارا ماحول صاف صحت مند اور پرامن ہو تو ان سے زندگی بھی زندگی بہتر ہوتی ہیں
صحیح بات ہے بھائی جان
صحیح بات ہے لیکن اگر ماحول خراب ہو جائے تو انسان جانور پرندے اور پودے سب متاثر ہوتے ہیں یعنی
حی فرم
صحیح فرما رہے ہیں بھائی جان نہیں رات ق قدرت نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں
قدرت نے ہمیں ان سبوں دیا یہی بہت بڑی بات ہے اور
جی بھائی جان ہمارے سامنے ایک لکں کڑی ہوئی ہے وہ بہت ہاوی ہے
ج
ہاں یہ بھی قدرت نے بنای جی بھائی جان بلند پہاڑ دیے ہیں ہرے بھرے جنگل دیے ہیں خوبصورت دریا جھیلے دیے ہیں کا بھی اللہ جی بھائی جان سمندر ایسیے صاف صاف ہوا اور زرخیز زمین پر پریوار کا حصہ کیا
ہمارے شریر کا نرماان بھی اللہ نے کیا ہے اور ب
ا ل ج بالکل صحیح کہاں آپ نے یہ صرف ہمیں خوشی ہی نہیں دیتے بلکہ زندگی کو قائم رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں
ارے بھائی
ارے بھائی جان میں بولتا ہوں درخت ہوا کو صاف کرتے ہیں
ک
درخت جو ہے نا ہوا کو صاف کرتے ہیں بارش لانے میں مدد دیتے ہیں اور جانوروں اور پرندوں کو پناہ فرما کر
ہیلو بھائی جان بھائی جان ہمارے کام میں ایک لڑکا آیا ہے
ہاں
وہ بالا
وہ بھالا پھینکتا ہے تو وہ بھی قدرت کا کمال ہے دیا ہے مجھے بھی جی بڑیا بہت بڑیا
بھالا بھالا بہت تیز پھینکتا ہے بھائی جان
کرکٹ کرکٹ کھیل رہے ہو
وہ بھالا
وہ با با با ف تھرو کیا کیا
ارے وہ جیولن تھرو ہوتا ہے نا ان انگلش
مل ہاں اس کو بھی نہیں ن چوا سنتا ہے ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہےاس کو بھی اس کو اس انسان کو بھی قدرت نے ہی بنایا ہیں
ہاں اتو کو تیج پھینکا تو بھیی بھائی جان
وہت سپیڈ بیس کو قدرت نے دی ہیں ہاں پر ایک دقت ہے
مطلہ ب یک رازگ آتمی اوری گو
کیا کیا
مطلب
مطلب بالا پھینک رہا تھا ہاں ہاں تو تو کاا ہ ا س کاا ہات م ت ٹیڑا پر گیا تھا مرنے کو گٹی کو کسم سے
قسم سے نہیں وہ قسم سے
قسم سےاب ہاسپٹل سے لے لیا
ہاسپیٹل پہنچن د ہی نہ تو تو فریکچر بول گول
فیکچر ڈاکٹر نے بولا فیکچر ہے
ہاں ہاں بھایی جان
اچھا ٹھیک ہے
اور بھائی جان کس چیز میں روچی ہے آپ کی
ہاں
مطلب کس چیز میں روچی ہے
رچی کس کو بولتے ہیں
رچی کسے کہتے ہیں کلا کلا کلا رچی
انٹرسٹ لو زیادہ انٹرسٹ کس چیز میں ہے آپ کا بھائی جان
بھایی جان ہم تو سب میں س
سب میں مطلب
سپو سپورٹس آل راؤنڈر آل راؤنڈر
میں تو بھائی جان پیڑ لگاتا ہوں زیادہ تر
کون سی اسپیڈ
ہاں
کون سی اسپیڈ
کون سی اسٹم نہیں مطلب پیڑ ورکھش ورکھش ہوتی ہے نا یہ پیڑ پودے
پودے اچھا پیڑ پودے ٹھیک ہے ٹھیک
مطلب اب تک اتنی عمر کون آئے ہو تھ کتنی زیادہ پیٹ لگائی تے بھائی جان
کتنے پیڑ لگائے تھے
ساڑھے ستر مطلب دن میں پانچ پیڑ تو روز لگانی ہے
ہاں یہ بھیا بات بولی آپ بھایی جان
بھائی جان یہ اللہ شریر ہے تو اس کا کچھ فائدہ اٹھاؤ اللہ اللہ کی رحمت ہے اس سے پیڑ پودے لگائیں گے تو ہمیں آکسیجن ملے گی گرمی میں پیڑ کیسے لگاتے ہو ا تاجہ تاجہ ہوا ملے گی اور نائٹروجن کھیتی چیں گے دنوں میں رات میں چھوڑیں گی منوش کو بیماری نہیں بنے گی اور گلوبل وارمنگ کم ہو جائے گی گلوبل وارمنگ کم ہو جائے گی مٹی کے بھاو کو روکیں گے تو پلانا دکھانا
وہی نا بھایی جان پریواری کی حفاظت ہر انسان کی ذمہ داری ہے اگر ہم روزانہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں تو بہت بڑا فرق پر باتوں باتوں
ہاں بھائی جان ہمارے یہاں پر کینسر ہو گئی تھی کئی لوگوں کو ٹ ابھی پیڑ پودے لگائے ہیں نا جب سے ہمارے یہاں سبھی لگاتے
سبھی لگاتے ہیں تو اس سے کینسر کم ہو رہی ہے اور علاج بھی ہو رہا ہے اس کا قسم سے ہاں بھائی جان یہ توکینسر کے علاج کا پیڑ لگے ہمارے یہاں پر کئی یہ تو بڑیا علاج ہیں پھر
بہت بڑھیا علاج ہے بھائی جار بیا ہی ا رکھو کر رہوا بھائی جار
کیا کیا
مطلب رشی ہوتے نا رشی مہاتما انہوں نے بتایا تھا اس پیڑ کو لگاؤ تو کینسر کم ہو جاتی ہےماریار تو زیادہ
آپ کہاں آپ کہاں پر رہتے ہو
ہم تو اپنے گھر پہ رہتی
رہتی ہے کس گاؤں میں
مطلب
مطلب راجستھان راجستان جانتے ہو اچھا ٹھیک ہے راجستھان
ہاں راست نہیں تیرہ تین کلے میں اور بھائی جان بتائیے
اور پانی کا کیا ہے وہاں پر پانی صاف
یہ پانی نہیں میٹ ہو خبر نہیں میٹ ہو پانی نہیں کرتا بھایی جان
پانی ہی پیتے ہو تو کچھ جوس ووس پیتے ہو پانی کے بدلے ایرل
مت ا گھرر ہو ہم نے پروٹھت ہے ک کا گام آیاتی ہے بات
بات ہے بھ نے گ کہ تو کیا ہےئے گ
مطلب ہمارے یہاں پر بائی بھائی جان کہاوت ہے مطلب ایسے بارش میں دھوپ ہوئے آتی ہے نا تو یہ بولتے ہیں کہ مطلب جانوروں کی شادی ہو رہی ہے
جانوروں کی شادی ہو رہی ہے
ہاں تو مطلب میں پیڑ لگات تھی وہ دام دیوی بھی آتے ہیں بھی
ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج نہیں گئی جنتر منتر میں آج تو پروٹیسٹ تھا جنتر منتر میں گئی آپ کی لوٹی ہے کب لوٹے ہیں
میں گئی آج دنوں میں گئی پیڑ لگایا ہے پانچ چو بجے آ
نہیں وہ جنتر منتر جوآ ج پروٹیسٹ تھا نا جو نیٹ کا پہ جیپور جیپور ہاں دلی ج م ہاں س ب چک ہاں ہاں
ا آ کاش متر تھا اپنا
ادھر نہی گئی ہاں گئی تھے کب گئے تھے ہیں بھایی جان نہیں وہ کب گیے تھے
مطلب کب گئیری آج گئی
پھر واپس کہاں کب آئیے یہ ایس کہ دساٹھ کلو میٹر ہے بگل ہی میں جےپور راجستھان میں پم بھیا سمجھو اپنا ہی گھر ہے
اور کا
ہاںرے ٹھیک دو منٹ لگتے ہیں کتنا کتنے منٹ لگتے ہیں ایک دو منٹ سے تو بھائیار گھنٹیے ہی لگتیترہ سترہ میٹر لگ سات اتتی سات بتتی پانچ کلو میٹر بج کے چلیےیاد ری اچھا پروٹسٹ پروٹسٹ کیا کچھ پھر کیا فیصلہ ہوا کھا گے میرا پھر کیا فیصلہ کیا
مطلب فیصلہ ج یہ ہے بھائی جان پ مڑے نٹگ چھاترم
پانسی کھائی گ ہیں پانسی آپ لوگوں کو کچھ پلیسوالو تو نے مارا کچھ کے چھوڑ دیا میں نے بولا آپ کو پولیس واروں نے کچھ مارا کہ چھوڑ دیا اسے
پولیس سوار میں م آپتے بابو جی کےے پھلیس سواریے بابو جی کے ت آ گئے تھے
قسم سے
قسم سے نہیں اور سناؤ بتاؤ یہ پیڑ پودے پہ جانور بیٹھے باج چیل کوا
وہاں وہاں وہاں کون کون وہاں کون سے پیڑ ہوتے ہیں
وہاں ہوتے ہیں پیڑ
پیڑا تو دائی گ ج کس کے نیز کٹرا نیز کٹرا ہو جان کی کھیجڑی کھجڑی کھیجڑی ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے ببول برگد باجرے باجرے میں فصل ہو رہی ہے بھائی جان اچھا ٹھی بھایی جان پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے
پانی کو بلکل نہیں جائز کرنا چاہیے پانی بچاؤ برچ لگاؤ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بچوں کو کچھ کرے تو کرو